آم بھائی جان
بھائی جان وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی جان
بھائی جان بس خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں
جی بھائی جان بس ہم بھی سب خیریت سے ہیں اللہ کی مہر ہے بھائی جان
بہت بہت بہت خوب اور امی ابو سب ٹھیک ہیں
جی بھائی جان سب ایک دم مست ہے بڑھیا ہے بھائی جان تب
تر سے آ گئے کہ نہیں آئے بی
جی بھائی جان بس سبھی ہی آک لگے ہیں دفتر سے
اچھا اچھا اچھا اچھا بھائی جان ہم نا آپ سے گفت کو کرنا چاہ رہے تھے
جی بھائی جان بتائیے کیا بات تھی
ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صبح کو جلدی اٹھنا
جی بھائی جان
صحت کے لیے بہت لابھ دائک ہوتا ہے
یہی بات تو آپ نے بہت صحیح فرمائی بھائی جان لابھ دائک تو بہت ہوتا ہے
ہم تو اس لیے آپ سے پوچھ رہے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سے ہی صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں
جی بھائی جان ہمیں تو عادت ہے بچپن سے بھائی جان
تو اسی لیے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تو لیٹ اٹ ہیں تو ہماری صحت تھوڑی گڑبڑا رہی ہے آج کل ہم نے سوچا کہ صبح جلدی کسی نے ہمیں صلاح دی کہ صبح جلدی اٹھا کرو تو بھائی جان اب ہم جلدی آٹھ صحیح ہے
ارے ماشاء اللہ بائی جائیں
ہم نے صبح اٹھ کر جلدی اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہم نے ماشاء اللہ ہم کو لگے کہ بہت فائدے ہیں
جی بھائی جان آپ کو صحیح لگا
ایک تو بھائی جان صبح صبح اٹھتے ہیں نا
جی بھائی جان
تو ماش شاء اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہوتا تا ہے جب سوروریہ جب سوریہ نک کلتا ہے اس سمے کیا خوبصورت نظارہ ہو ٹھنڈی ھنڈی ہ ہوائی چل رہی ہوتی ہیں اور صبح صبح اٹھنے سے فی یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا ٹہل پھر لیتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان بالکل
جاتا ہے اور صبح تھوڑا ایکسرسائز کر لیتے ہیں یوگا وغیرہ کر لی
جی بھائی جان وہ بھی ضروری ہے آج کل
صحیح رہتی ہے
بالکل بھائی چانس صحیح فرمایا آپ نے
آپ بھی صبح جلدی جی جی بھائی جان فرمائیے
جی بھائی جان بالکل صبح اٹھ کے مارننگ واک پہ نکلنا یوگا کرنا کسرت کرنا جلدی اٹھنا ان کے فائدے تو بہت ہے بھائی جان شریر تندرست رہتا ہے اور اپنا دماغ کھلا رہتا ہے مائنڈ فریش رہتا ہے بالکل بھائی جان جی جی جی
ہ
جی بھائی جان اسی لیے ہم تو روز آانہ صبح اٹھتے ہیں جلدی روزانا اپنا کثرت کرتے ہیں
بہت خوب بہت خوب بھائی جان بہت خوب ہم نے اسی لیے تو آپ سے گفت شر کرنا چاہا کہ ہمیں پتتا تھا کہ آپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو تو ماش ان شاء اللہ سارے فائدے پتہ ہی ہے صبح جلدی
جی بالکل
تو ہم تو اس لیے آپ سے گف کر رہے تھے ہماری بیگمزان ہے وہ بھی تھوڑا لیٹ اٹھتی تھی لیکن ان کی صحت جب سے خراب رہنے لگی تب سے اب جلدی اٹھ رہی ہیں ماشاء اللہ بہت فرق بہت فرق ہے بھائی جان ان کسیحت
بالکل بھائی جان ر فرق کیوں بھی نہ ہو
پہلے سے صحت بہت زیادہ اچھی ہونے لگی ہے اب ان کی
بالکل بھائی جان آپ بھی جایا کریے ساتھ میں ان کے
ہم بھی بھائی جان صبح جلدی اٹھتے ہیں اب جی بھائی جان صبح اٹھنے سے ہمارا جو جو دماغ ہے وہ ایک دم کھلا رہتا ہے ہم کوئی بھی کام ہے اپنا اپنا کوئی بھی کام ہے وہ اس کو اچھے سے کر پاتے ہیں کوئی بھی کام کی پلاننگ ہے اچھے سے کر پاتے ہیں دفتر جاتے ہیں دفتر جاتے ہیں دفتر کے جو جتنے بھی کام ہیں انہیں کھلے دماغ سے کر پاتے ہیں
جی بالکل بالکل بھائی جان یہ تو ہے
ہاں ہمارے بچے ہیں ہم انہیں بھی صبح جلدی اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ صبح گھومنے پھرنے لے کے جاتے ہیں ماشاء اللہ بچوں کی تعلیم بہت اچھی چل رہی ہے جب سے صبح جب سے صبح جلدی اٹھنا شروع کیے ہیں بچے پڑھنے میں بھی دھیان دے رہے ہیں صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں پھر مدرسہ جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں اپنا کام میں لگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں بہت اچھے سے ان کا دماغ اتنا کھلا ہوا ہے ماشاء اللہ ہمیشہ ہمیشہ ارجاوان رہتے ہیں ای ای ٹک رہتے ہیں ہشہ وہ ان کی صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے تندرست رہتے ہیں ایک دم صبح جلدی اٹھنے کے بہت سارے
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل صحی فرمایا
شریر کے جتنے بھی یہ اگ ہیں کمر کی ہڈیاں ہاتھ کی ہڈیاں پیر کی ہڈیاں صبح جلدی اٹھو گھومو پھرو ٹہلو سب ایک دم صحت مند رہتی ہیں بھائی جی
بالکل بھائی جان یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں صبح اٹھنے میں شریر تو تر و تازہ ہو جاتا ہے بالکل بالکل دماغ کھل جاتا ہے بھائی جان جی
ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے ماشاء اللہ بہت فائدے ہیں اس کے نسکان تو ایک بھی نہیں ہے نسکان تو تو ایک بھی نہیں ہے فائدے ہی فائدے ہیں ماشاء اللہ
جی بھائی جاناں یہ تو بس اللہ نے بنایا ہے صبح اس کا نظارہ دیکھنے لائق
اللہ نے صبح اللہ نے صبح بنائی ہے بڑی خوب ت بنائی ہے اللہ نے جب صبح بنائی ہوگی کی تو بڑی ناچ سے اور ترو تازہ کر کے ایک ایک دم ان کا دماغ بھی ترو تازہ ہوگا جس سمے انہوں نے صبح بنائی ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے صبح ہر انسان کی زندگی میں صبح ایک ایسی چیز ہے ہر روز ایک نئی نئی خوشیاں ہر روز ایک نیا کام کرنے کا طریقہ ہر روز آگے بڑھنے کا طریقہ لاتی ہے
جی بھائی جان ایک نئی طریقے سے زندگی جینے کا جذبہ ہے بھائی جان صبح ج
جس سے انسان اپ اپنے پورے دن کی شروعات کرتا ہے اور ایک ایسا نیک کام کر جاتا ہے کسی دن کہ وہ اس کا نیک کام اس کے زندگی بھر کام آتا ہے
بالکل بھائی جان بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ تو صبح مارننگ واک کے بہت فائدے ہیں بھائی جان
تھییں گے تو بھائی جان ہمارا شریر جو ہے ہمارا شریر تندرست نہیں رہے گا ہم تنہا تنہا سے رہنے لگیں گے آج آلس ہمارے سر پہ چڑھے گا تنہا تنہا رہیں گے نہ کسی سے بات کرنے کا من ہوگا نہ کسی سے گپت کو کرنے کا من ہوگا کوئی
بالکل
آج کل کے بچے آج کل کے بچے رات کو دری سے سوتے ت ہیں فون وون میں لگے رہتے ہیں صبح دری سے اٹھتے ہیں تبھی ان کے کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں کسی کو سوگر ہو جا رہا ہے کسی کو کچھ ہو جائے آ ہے کسی کو بلڈ پریشر کی دقت ہو جا رہی ہے
بالکل بالکل بھائی جان آج کل آنکھیں بھی اسی لیے آنکھیں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں اسی لیے بھائی جان آج کل بالکل بھائی جان بالکل
بچے ارجیٹک رہتے ہی نہیں ہے بالکل بھی پندرہ پندرہ سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے بچے تیس تیس پینتیس پینتیس سال کے جیسا ویوہار کرتے ہیں
بالکل بھائی جان
وہ سب اسی وجہ سے ہوتا بھائی جان ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے نا وہ ایک دم صحی نہیں ہے انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے تبدیلیاں ہمارے جیون کا ایک ایسا حصہ ہے اگر انسان اپنے روز مرہ کی زندگی میں تبدیلیاں کرے گا تو توش
بالکل بھائی جانور سب سے پہلے انہیں صبح مارننگ واک پر جانے کی عدت ڈالنی چیے بھائی جان ہم تو یہ کہتے ہیں
اس کے لیے تو بھائی جان صبح جلدی اٹھنا پڑےا تبھی آپ صبح صبح گھومنے جا سکتے ہیں صبح صبح جلدی جی بھائی صحب صبح صبح جلدی اٹھ کے گھومنا پھرنا سب صحت کے لیے بہت ضوری ہو ہے صبح صبح کی جو اوش ہوتی ہے بھائی جان پرانے بڑے بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح کی جو اوش ہوتی ہے اس پر ننگے پیر چلنا چاہیے جس سے کہ ہماری جو شریر ہے ہمارا جو شریر ہے اس کو پیروں کے مادھیم سے اوپر تک دماغ تک ٹھنڈک پہنچے گی
اور بھائی جان اس سے ہماری آنکھیں بھی مضبوت رہتی ہیں بھائی جان ہم نے تو پڑھا تھا ہمیں تعلیم میں اپنے میں پڑھا تھا کہ اس سے آنکھ آکھیں ہماری مضبط رہتی ہیں ہیں ہمیں جو چشمہ لگ جاتا ہے بھائی ن اس سے دور ہو جاتا ہے وہ اس سے بہت
جی بالکل صحیح ایک دم صحیح فرما رہے ہیں بھائی جان اور جن کو جن کو خون کے دورے کی سمسیایں رہتی ہیں وہ بھی اس سے ایک دم فٹ رہتے ہیں تو صبح اٹھنے کے تو بھائی جان بہت سارے فائدے ہیں بسرتے لوگ باغ کو سمجھے لوگ بااک سمجھتے نہیں ہے انسان اللہ کی ٹائم کم پڑ جائے گا بھائی جان انسان کو ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے اللہ نے جو بھی بنایا ہے ہر چیز کا ایک اس کا حر کسی نہ کسی چیز کا ایک کام ہے اللہ نے صبح بنائی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی بنائی ہوگی اللہ نے جی بالکل لطف اٹھانا چاہیے اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے دن ہم اللہ نے دن بنایا ہے دن میں تین سمے ہوتے ہیں صبح دوپہر اور شام ہر تینوں سمے کا اپنا اپنا الگ یگدان ہے بھائی سان ہمیں تینوں یہ س اللہ کی نعمت ہے ہمیں ان تینوں ہی سے سے کا شکر گزار کرنا چاہیے چاہیے اللہ اور اللہ نے نیم بنائے ہیں انہیں کے حساب سے ہمیں میں چلنا
انیں کا پالن کرنا چاہیے بھائی جان
ایک دم سیف فرما رہے ہیں آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی
بالکل بالکل بھائی جان ہمیں آپ کی باتیں کافی اچھی لگ رہی ہیں بھائی جان بہت
بہت بہت شکریہ بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ ہماری باتوں کو پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ اپنے بچے کو بھی بولیے انہیں بھی یہی تعلیم دیجیے کہ صبح جلدی اٹھیں صحت مند رہیں اپنی بیگم کو بولیے
بیگام ہمارے بچے ہم جی بھائی جان بس اللہ کی مہر ہے بھائی جان
آپ پیسے ہی کرتے رہیے جس سے آپ کی زندگی ایک دم خوش رہے گی خوشحال رہے گی بھائی جان
بالکل بائی جان بالکل
رہیں گے صحت مند رہیں گے آپ کی جو شریر ہے وہ ایک دم صحی رہے گا آپ تنہا تنہا نہیں رہیں گے تو بھائی جان میں نے آپ کو صبح جلدی اٹھنے کے کے بہت سارے فائدے گنوائے ہیں ماشاء اللہ آپ انیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں گے
بالکل کریں گے بھائی جان
اپنے یار دوستوں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتلائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ گفت کیونکہ ماشاء اللہ آپ خوش رہیے اللہ حافظ احمد پرسائے خدا حافظ
اللہ حافظ بھائی جان